وعلیکم کیسی ہیں آپ
جی سب بڑھیا خیریت اور بتائیے
بس یار میں بیٹھی تھی تو سوچ رہی تھی کہ یار آج کے سمے میں ہمیں وقت کا مینجمنٹ کرنا کتنی وہ ہوگی ہے نا
جی جی جی بالکل بالکل وقت جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ وقت جو ہے جن کے ایک سب سے قیمتی سرمایہ ہے
ہاں وہی ہے نا وقت مطلب کہ وقت قدرت کی دی ہوئی سب سے انمول نعمت ہے اس کی قدر کرنا کامیاب لوگوں کی نشانی ہے جو لوگ اسی کی مدد کرتے ہیں نا وہی کامیاب ہو سکتے ہیں جو وقت کی مینجمنٹ نہیں کرتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا
میرا ماننا یہی ہے کہ دیکھیے دنیا کی جو ہر چیز ہے دوبارہ حاصل کی جا سکتی ہے لیکن جو ہمارا جو ہمارا گزرا ہوا وقت ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا
ہاں وہی وہی نا
اسی لیے ہمیں نا اپنے وقت کی قدر کرنی چاہیے
ہاں ہر گزرتا ہوا لمحہ ہمیں کچھ نیا سکھاتا ہے اور جو جو گزر جاتا ہے لمحہ وہ ہمیں کچھ سکھایا جائے گی پھر ہم سوچتے ہیں یار ہم نے کیوں نہیں اس وقت تمہے یہ کیا وہ ہمیں بعد میں محسوس ہوتا ہے اس لیے میرا ماننا یہ ہے کہ ہر پھل کو بہتر بنانا چاہیے
جی جی بالکل بالکل دیکھیے ٹائم مینجمنٹ بھی ایک طرح کا ہر کام کے لے مناسب وقت پر صحیح طریقے سے مطلب کر سکتا ہے انجام دے سکتا ہے ہمیں
وہی اور چھوٹی سی چھوٹی خوشیاں اور اچھی انتظام سے نا بڑے مقصد حاصل کیے جا سکتے ہیں
جی جی جی دیکھیے طلبہ کے لیے بہت اچھا ہے طلبہ کے لیے وم کی بہت پابندی ضروری ہوتی تے کیونکہ دیکھو وہ پڑھائی جو جو ہے مطلب پڑھائی آرام عبادت تو کھیل کود کے لیے ہے نا الگ الگ وقت کی مقرر کرتا ہے تو ان کی زندگی زیادہ من منظم ہو جاتی ہے
وہ یہ وقت وقت کی جو صحیح مینجمنٹ کرتا ہے نا وہی ترقی کر سکتا ہے اور اپنی خوشحال زندگی جی سکتا ہے
جی جی کچھ لوگ تو ایسے ہیں دیک کہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جیسے اپنا کام کل پل ٹال دیتے ہیں اور جو دیکھیے اجمائی ہوئی بات جو کلپٹ ڈالتے ہیں وہ وہ اکثر اپنے کام میں مقصد میں اپنا کامیاب نہیں ہوتا
وہ کیسے کامیاب ہو گئے یار ہمیں اپنے وقت کو نا ایک خزانہ سمجھنا چاہیے اس کا سنبھال کر ہمیں سنبھال کر ٹائم پر ہمیشہ ہی خش و ہواز سے یوز کرنا چی
جی جی جی بالکل صحیح فرما رہے ہے آپ ہم جلدی اٹھیں گے تبھی اپنے اپنے دن کی پلاننگ کر سکیں گے کہ ہمیں اب کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا
صحیح فرما رہے ہیں آپ اپنے ٹائم کو بہترین بنانے کے لیے اس کا پورا انتظام کرنا ہے کہ ہمیں اپنے مسرفت سمے میں کیا کیا کرنا ہے مستقبل سمے میں کیسے کرنا ہے نا
دیکھیے آج کے دور میں تو آج دور تو ایسا ہو گیا ہے کہ لوگ موبائل فون اور سوشل میڈیا میں زیادہ پمپ مطلب خراب کرتے ہیں اپنا
ہاں بالکل بالکل صحیح فرماریی ہیں آپ
اگر اگر دیکھو اگر ہم اپنا ومت ہے جو اپنا وم کم ضرورت کے حساب سے اگر استعمال کریں گے نا موبائل فون کو یا سوشم لیا تو ہمیں بہت سارا بچ سکتا ہے ہمارا بہت سارا وقت بچ جائے گا
وہی ہے نا اگر ہم اپنا وقت وہی ہم وقت اپنا بچا کر کسی اچھے اچھے کام میں کریں گے نا تو یہ ہمارے لیے بہت ہی محفوظ ہے ہمیں اچھی اللہ تعالی نے ہمیں وقت دیا ہے ہمیں اس کا صحیح طریقے سے استعمال کرنا چاہیے اس کی قدر کرنی چاہیے اپنے بچوں کو بوڑھوں کو سب کو بتانا چاہیے کہ ہمیں اس وقت تمہیں ایسا کرنا چاہیے اس وقت کو خالی نہ جانے دو میرا ماننا یہ کچھ نہ کچھ کر صحیح رہو ہر صبح ہر صبح ایک نیا موقع لے کر آؤ نا اس چیز کو استعمال کرو کہ آج مجھے یہ کرنا ہے میں نے ایسا کرنا ہے خالی مت بیٹھو
جی جی بالکل بالکل آج کل تو دیکھو خالی بیٹھنے کا وقت نہیں ہے اگر ہم وقت ایسے ہی خراب کرتے جائیں گے تو ہم آگے جا کر کیا کریں گے پھر
وہ یہ ہمیں پوری نا اپنے دماغ میں پوری وقت کو لے کر ایک مسو بندی کرنی چاہیے کہ ہمیں کیسے اپنا ٹائم یوز کرنا ہے کیسے ہمیں تمیز کرنی ہے کیا ہے نا یہ سب چیزیں بڑی ضروری ہیں
جی جی جی بالکل صحیح فرمارے آپ دیکھیے ٹائم سے چلیں گے تو صحیح رہے گا تو ہم ہر ٹائم موبائل فون لے کر یا میڈیا میں بیٹھے رہیں گے ٹی وی لگا کر بیٹھ رہیں گے تو ہمارا بغم تو برباد ہی ہو رہا ہے نا وہ
ہاں اور وہی ہے نا جو آج کے اگر اور وہی ایسا دور چل رہا ہے کہ اگر ہم آج کے لمحے اپنے سنبھالیں گے نہیں نا تو وہ آنے والے وقت میں ہمارے لیے بہت ہی مشکل ہوں گے وہ ہمارے لیے پیڑا کا کارن بن سکتے ہیں نا
جی جی
وہی ہے اور کامیابی پانے کے لیے ہمیں اپنے وقت کا صحیح طریقے سے استعمال کرنا چاہیے
جی جی جی بالکل ہم ہر دن کچھ وقت مطلب علم حاصل حاصل کرنے کے لیے کچھ وقت عبادت کرنے کے لیے کچھ وقت اپنے والدین کی خدمت کرنے کے لیے کچھ وقت اپنی صحت کے لیے نکالنا چاہیے
ہاں وہی ہے نا اگر ہم وقت پر ہی نہیں کچھ بھی کریں گے تو کیا اس چیز کا فائدہ نا اس سے ہماری زندگی بہت ج اور سب سے بڑی امپورٹینٹ بات یہ ہے کہ ہمیں وقت پر نیند بھی لینی ہے
جی جی بالکل بالکل صحیح فرما رہے دیکھیے کچھ لوگ تو ایسے ہیں کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو وقت کا انتظار کر کرتے ہی نہیں ہے بلکہ اپنے وقت کا بہترین بہترین استعمال کرتے ہیں
بالکل بالکل بالکل کیونکہ ہماری زندگی میں اس کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے اگر ہم اس کی حفاظت طریقے سے کریں گے تو آنے والا وقت ہمارے لیے اچھا رہے گا
جی
ہاں وہی ہے نہ
جی جی اور بتائیے
آج کل تو میں دیکھ رہی ہوں کچھ لوگوں نے اپنے وقت کو اتنا خراب کر رہے ہیں نہ کوئی کام ہمیں اتنی دے رہے ہیں ٹیلیفونس میں اپنا وقت نکال رہے ہیں
جی جی جی بالکل اپنی نیند خراب د دیک دیک سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اپنی نیند بھی خراب کر رہے ہیں اپنے
جی بالکل بالکل
اتنی دیر دیر تک رات کو رات کو موبائل لے کر بیٹھے رہیں گے تو وہ بھی تو ہماری صحت کے لیے خراب ہے نا میں تو یہ کہتی ہوں کہ اللہ تعالی نے ہمیں نیند دی ہے نیند کی نعمت بخشی ہے تو ہمیں ٹائم سے نیند لے نی چاہیے ٹائم پر سونا چاہیے ٹائم پر مطلب اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے
وہی ہے نا یہ ان کو لوگوں کو سمجھنی ہے کہ یہ ہمارے لیے خزانہ ہے اگر ہم اس کا ہی نا طریقے سے استعمال نہیں کریں گے تو یہ ہمارے لیے بہت پریشانی دے سکتا ہے
جی جی جی بالکل صحیح فرمارے آپ دیکھیے ہماری نیند بھی نہیں ہوگی تو ہم تو کیا کر پائیں گے کچھ بھی نہیں کر پائیں گے ہم ہر طر ہر ٹائم ہم مطلب کی چیز چے رہیں گے اپنے سے اب کے وہ نہیں ہوگا ہمیں اگر ہم اپنی نیند فری لیتے ہیں جی جی اگر ہم اپنی نیند پوری لیتی ہے تو ہمارا وقت بھی بچتا ہے ہمارا جو جسم ہے جو ذہن ہے وہ خوش مزاج
ہاں زندگی وہی بات نا زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے وقت کا صحیح فیصلہ اور صحیح استعمال بہت ضروری ہے اگر ہم اس کا صحیح فیصلہ نہ لیں گے وقت کا صحیح طریقے سے استعمال نہیں کریں گے تو ہم اپنے خوشحال زندگی نہیں جی سکتے ہیں نا
جی جی جی
وہی ہے آج ک لمحے تو اتنے مشکل ہو گئے ہیں کہ ہمیں ہر چیز میں کو بڑے طریقے سے سنبھالنا ہے
جی جی جی دیکھیے آج کل بچے ہی دیکھ لو جو طلبہ ہے طلبا کے لیے تو پوری نیند ہم کتنی ضروری ہے طلبا کے لیے جنہوں نے اپنی پڑھنا ہے اسٹڈی کرنی ہے نا ان کو کا دیر رات جاگنے کے لیے کیا مطلب ہوا ہے اگر وہ دیر رات جاگیں گے تو ان کے لیے تو مسئلہ ہی ہے نا پھر صبح اٹھنا ہے اسکول جانا ہے
ان کو سب بچوں کو بچوں کو سب کو نا ایک وقت کا پورا ایک مینجمنٹ بنانا چاہیے کہ ہمیں اس وقت پر یہ کرنا ہے اس وقت پر تبزو کرنا ہے اس وقت پر نا وہ کرنا ہے ان کو پورا ہونا چاہیے
جی جی جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ
اگر یہ اپنے وقت کا اچھے سے استعمال کریں گے تو ان کا سفر ہی کامیاب ہوگا ٹھیک ہے نا ان کو کامیابی ملے گی
ہوں ہوں ہوں
اپنا فیصلہ لینے کے لیے ان کو حق ہوگا کہ ہمیں فیصلہ کیا لینا ہے کیا کرنا ہے زندگی میں کیسے اپنا حوصلہ بڑھانا ہے
جی جی وہ تو ہے انھ بھی اپنی اسٹڈی کے لیے وقت نکالنا چاہیے کے جو اور ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے
ہاں میں توکہتی ہوں صرف اسٹڈی ہی نہیں ہر چیز کو وقت دینا چاہیے ٹھیک ہے نا اگر ہم ہر چیز کو وقت دیں گے تو وہ ہمارے لیے ہی اچھا ہے
جی جی بالکل بالکل
اور جو آج کے لمحے کو سنبھالے گا نا جو اس ٹائم کے اس ٹائم کے لمبے کو سوارتا ہے اس کا پل روشن ہوتا ہے
جی جی صحیح فرما رہے ہیں آپ
جو اس پل کو نہیں سنبھال تو سنو گا نا کی خوشیوں کو پورا مینج کرنا ہے ہر چیز کو مینج کرنا ہے مینج کر کے چلنا ہے
جی بالکل بالکل
ہاں اچھی یاد ہے توور وقت کی ہاں ہاں بالکل بالکل بالکل شکریہ چلیے رکھیے نہ دھیان نہ کریں گے دوبارہ سے
جی جی آپ کا جب من کرے گا پھر آپ جب بھی کریں گے میں آپ سے بات کر لوں گی گفتگو کر لیں گے تھوڑی سی اور چلو ٹھیک ہے جی جی جی خدا حافظ